ل وعلیکم السلام جی اللہ کا شکر آپ کی دعائیں آپ ب چاہیے
جی الحمد اللہ میں ٹھیک ہوں اور کیا چل رہا ہے
بس شاپنگ ہی چل رہی ہے ابھی تو
شاپنگ کر رہی ہے بکرئید کی تیاریاں چل رہی ہیں
جی شاپنگ وغیرہ یہی سب
شن آیا ہوا ہے
جی یہ بٹ گرمی بھی بہت ہے
گرمی نہیں
ہاں گرمی بہت ہی اگر آنلائن شاپ شپنگ وغیرہ کرو تو اس میں میرے ساتھ فراڈ جاتا ہے
مجھے بھی آن لائن سمجھ میں نہیں آتا مجھے آف لائن
ہاں آف لائن ہی سمجھ میں آتا آف لائن میں یہ ہے کہ ہم خود اس سے جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہے کیا کیسا کپڑا ہے
جی جی جی فیبرک چیک کر سکتے ہیں چیز وورائٹی کوئی بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اور وہیں کہ وہیں اپنی پسند سے لے سکتے لیکن آن لائن میں یہ ہوتا ہے ہم لے لیتے ہیں پھر ایکسچینج کرنا ریٹرن کرنا اس میں بہت ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے ذرا سا ٹائم بچانے کے چکر میں ہم لوگ
ہاں پ ایک تو اتنا ٹائم کے بعد آئے گ پارسل پھر یہ ہے کہ اس میں اگر ٹھیک نہیں آیا تو پھر مٹ
مجھے تو زیادہ تر اس لیے آف لائن ہی بیس لگتا ہر چیز مجھے لوگ کروکری گروسری اور بہت ساری چیزیں کلوتھس وغیرہ لے لیتے ہیں آن لائن
ہاں اب تو آن لائن ہی سب
آپ تو سب آن لائن چلا ہے کت بات ہے ٹائم بچانے کے لیے چل گیا ہے جو لوگ جاب وغیرہ کرتے ہیں انیں ٹائم نہیں ہے بٹ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں بہت سیٹسفائی بھی ہے آن لائن شاپنگ سے بٹ اپنی اپنی عادت ہے مجھے سمج نہیں آ
ہاں ہم جیسے لوگ نہیں آتا
جی جی جی جی جی جی میں نے ایک بار اپنی بہن کی شادی پر منگوا لیے تھے کپڑے ڈیزائن مجھے بہت پسند آئے تھے بٹ بس ایک ہی بار منگوائے آج سے وہ بھی کم سے کم ہو گئے ہوں گے سات آٹھ سال پہلے تب سے اب تک کب ابھی آن لائن شاپنگ کری ہی نہیں کرنا ہی نہیں ہے منگانا ہی نہیں ہے ہاں کھانے پینے کا کچھ سامان ہوا بلینکٹ وغیرہ سے وہ منگوا لیا چلو کوئی نہیں لیکن بٹ کچھ خریدتی ویسے نہیں ہو کپڑوں میں ہو گیا چوڑیوں میں سینڈلس میں یا گھر کی کروکری
ہاں
وہ سب چیزیں آف لائن ہی جا کر کے لے کر کے ہوں گی دیکھ کے اور پھر اب یہ ہے نا کہ بکرا عید چل رہی ہے تو اس ٹائم پر بہت اچھی اچھی وورائٹی کوالٹی ہر چیز مل جاتی ہے اور اچھا کچھ بیسٹ مل جاتا ہے سیلس ڈلا ہوا کہیں کسی میں تو اس میں دیکھ لیتے ون لائن میں کیا جو ڈلا ہوا ہے بس وہی ہم دیکھ رہے ہیں کچھ نیا
ہاں جی یہی تو آف لائن میں دیکھ سکتے پیا ہم
جی آپ نے بجٹ کے حساب سے بھی ہاں اور اس میں جو بھی نئی وورائٹی آ آئی بھی ہوتی ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں آرام سے یہ کیا نیا چل رہا ہے مارکیٹ میں ہ
ائم پہ تو اتنی گرمی ہو رہی کہ کوئی باہر جانے کو را
جانا نہیں لیکن وہی ایوننگ میں جانا
ہاں ایوننگ میں جا رہے ہیں بس وہی ہے ہاں بس وہی لوگ ہی لوگ جانے والے چاریں
جی جی جی جی جی ہاں جان والے لیکن ویسے دوپہر میں مارکیٹیں بند ہی چل رہی ہیں آج کل زیادہ وہ نہیں ہو رہا جیسے پہل کبھی ہوا کرتا تھا کیونک اس بار گرمی بھی بہت ہی ہے
بہت ہی اچ زیادہ گرمی ہے ہاں ٹیمپریچر چر بہت ہائی ہو رہا ہے
ا زیادہ ہو رہی
میرے ساتھ بھی ایس سگ ہو تھا کہ ایک بار آن لائن میں نے اپنا کوئی ٹاپ وغیرہ منگوا لیا ہو ہوا وہ آ گیا میرے جو میں نے منگوایا جو میں نے دیکھا وہ تو آیا نہیں کچھ اور چیز آ گئی
جی ہاں پھر اب زیادہ تر لوگ مجھے کنوینس کرتے ہیں کہ نہیں منگا کے دیکو ریٹرن ہو جا ہے ایکسچینج ہو جاتا ہے میں نے کہ اتنا ٹائم ویسٹ کیوں کرنا ایک ہفتے میں ریٹرن ہوگ پھر ایک ہف میرے ایکسچینج ہوگا پھر اس کے پیسے منگانے کے لیے ٹینشن لینا اس سے تو س جاؤ مارکیٹ جؤ وزٹ کرو
اور جب ارجنٹ ہاں اور جب ارجنٹ چاہیے ہو تو ارجنٹ منگواتے ہیں تو یہ حال ہوتا ہے اگر وہ ارجنٹ میں کوئی چیز اچھی نہیں آئی تو اور موٹ
اور مون خراب ہو جاتا وہی تو مجھے تو نہیں سمجھ آتا اور آن لائن شاپنگ کا میری کزنس بہت کرتی ہ آن لائن میں تو ہر چیز یہاں تک کہ واشنگ مشین تک پرچیز کر رکھی ہے انہوں نے آن لائن میں نے کہا بھائی تمہارا بڑی میں نے کہا لیکن پر پتا نہیں مجھے کیوں نہیں سمجھ میں آتا
کہ وہی ہے نا ہاں وہی ہے نا کسی کسی کے ساتھ ہو اچھا ہو جاتا
ہاں ہاں واشنگ مشین تک انہوں نے لے رہی یہ
ہاں جی
میں نے بھائی اتنا بڑا پروڈکٹ تم نے آن لائن میں نے کہا تو کیا نہیں نہیں ہی اچھی آ گئی یہ ہے وہ ہے میںا چلو کو اپنے اپنا سیٹس انسان
ہاں عید کی شاپنگ وغیرہ سب کی چل رہی ہے ٹوٹلی دھوپ میں بھی ہاں بہت جا رہے ہیں لوگ
بہت رش ہو رہا ہے مارکیٹوں میں اور ماشاء اللہ کلیکشن بھی بہت اچھا اچھا آیا ہے مارکیٹ میں چوڑیوں کا کپڑوں کا بچ جوک ڈریسیز کا اور آپ کی کروکری وغیرہ کا
جی سینڈلس وغیرہ ہاں یہ سب بہت اچھی چیز آ رہی ہیں لیکن وہ یہ نا کہ ہم
کچھ نہیں بھی سوچ جاؤ نا لے کے آنا ہے تب بھی لے کر کے
ہاں لے کر کے ہی آتے ہیں اور جب میں میں جاتی ہوں جیسے کہ کہ بہت سارا سامان لے کر آنا ہے شاپنگ وغیرہ بہت
سب کچھ نہیں سمجھ آتاب نہیں اور جب سوچ کے جاؤ نا کہ مطلب نہیں ایسی ہلنے ج رہے ہیں تب سے مج لو کوئی نہ کوئی چی ایسی پسند آ جاتی ہے کہ پھر انسان لے بنا نہیں منتے لے کے ہی آتا ہے میرے سات یہی ہوتا ت میں سوچوں ٹہلنے نکل جاتے ہیں دیکھ کے آتے ہیں مارکیٹ میں کیا آیا ہے کیا چل رہا ہے لیکن بھائی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کچھ لے کر کے نہ آئے ہم گھر اور پھر ڈانٹ نہ کھائےیں کہ بھائی کتنا خریدو گے کتنا کرو گے میں نے کہا چلیے کیا ہے اب سمجھ میں میں آ گئی چیز ویسے آتی نہیں ہے اسپیشلی لینے جاؤ تو اب آ گئی ہے تو کوئی نہیں اسپیشلی سمجھ میں لینے جاتے نہیں آتی ہے تو اس لیے میں لے کے رکھ لیتی ہوں کام آ ہی جائیں گے کپڑے ہو گئے کچھ بھی ہو گیا گھر میں رکھی ہوئی چیز ہوتی اییلی کہیں جانا پڑ جائےا پڑ جائے
جی کوئی اگر ارجنٹ لیے اگر ہمیں چاہیے ہوتی نا کوئی چیز اگر وہ چیز لےنے جائے تو وہ چیز بھی ملتی ہے ملے گی نہیں جدہ
ہاں اور سمجھ میں نہیں آئے گی آپ ایک روپئے کی چیز کو اگر میں کہہ رہی ہوں آپ دس روپئے میں بھی ڈھونڈیں گی تو نہیں سج میں آئے گی اور مجبوری ہوگی آپ کی تو وہ دس کی بیس روپئے میں بھی لانی پڑے گی اور سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کو ہی ہوتا ہے اس لیے مجھے تو بنا اوکیزن کے بنا فیسٹیول کے کوئی بھی چیز کپڑا سینڈل چوول کچھ بھی سمجھ میں آیا میں لے کے ڈال لیتی ہوں اب سب یہ کہ تھے تم اتنی مار جاتی ہوں ات مارکیٹگ کرتی ہوں میں نے کہا میں مارکٹنگ کرتی ہی نہیںوں میں گھومنے جاتی اور مجھے سمجھ میں آ جاتا تھا میں لے کے ڈال لیتی ہوں ہاں اور میرا یہ حساب نہیں ہے کسی کی شادی ہے کوئی اوکیزن ہے تو اب جاؤ بھاگو مارکیٹ گھر میں رکھا ہوا ہے اپنا استعمال کرو میں نے کہ اس لیے میں سب بچ جاتی ہوں ان سب چیزوں جو ہم لگ بھات تو ہو نہ کی شادی ہے کسی کی دعوت میں جانا ہے کہیں گھومنے جانا پہلے کپڑوں کی شاپنگ کرو تو میں نے کہا میں آلریڈی ایکسٹرا لے کر کے چلتی ہوں پسند آ جاتی
ہ جی ہاں اینڈ ٹائم پہ نہیں جانا پڑتا کہ ارجینٹلی میں پھر ملے بھی نہا اور
ملے بھی نہیں اور پھر پیسے بھی پھینکو پھر بری چیز بھی ملے کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے تو بہتر ہے کہ جب چیز اچھی مل رہی ہے آپے کے رکھ لیجیے بع میں کام آ ہی جائے گی آپ کو پتا ہے س مالو
بعد میں تو آنی ہے وہ چیز اور کہیں نہ کہیں تو استعمال ہونی ہے وہ چیز
ا شوق ہے ماشاء اللہ میری امی مجھ سے بہت پریشان ہے اتنا کپڑا ہو رہا ہے اتنا کپڑا ڑ تو کتنے کپڑے خریدے گی مجھے بہت شوق کپڑوں کا برخے کا یہی بھائی کتنے برقے بدلتی ہے کتنے کپڑے میں نے کہنی لیکن
ہاں بس عید کی شاپنگ وغیرہ چل رہی عید پر بھی لے گی لے کے دھوپ میں بھی عید پر بھی لگ نکل نکلیں گے جو جنہیں جانا ہوگا وہ جائیں گے دھوپ میں بھی
کا جو کام ہے وہتا تھوڑی
گھومنے وغیرہ سب جگہ جائیں گے عید پر بھی لیکن ہم کیا کرتے ہیں بس کپڑے لے لا کے رکھ لیتے ہیں
پہن ہی نہیں پاتے کیونکہ کہیں جانا آنا ہی نہیں ہوتا ہاں یہی ہے تبھی تو میرے گھر میں سب غصہ کرتے ہیں بھائی تم لے کے رکھ لیتی ہو پہنتی ہو نہیں میں نا کہیں جائیں گے آئ گے تبھی تو پہنیں گے گھر میں تو پہن کے بیٹھ جائیں گ گرمی میں ہم پاگل ہی سمجھے گا کوئی
جی
یہ یہ میرے ساتھ بھی تھی نہیں ہے ہے اب تو عید کی تیاری چل رہی ہیں اب تو کیا کچن بھی پھسے رہنا پڑے گا ہ بکرا عید ہے یہ تو ہاں اتنا میٹھی عید پہ کرش نہیں ہوتا اتنا بکرا عید پہ کچن میں ہے لیڈیزوں کا غصہ رہنا ہوتا پ
ہاں یہ بات تو صحی ہے
آدمی لوگ تو ایک ہی دن میں فری ہو جاتے ہیں گوشت ووشت کاٹ کے اور عورتیں جو ہیں بس اب لگی رہی انہیں بنانے کھلے بنانے کھلانے میں بس نہ کہیں آ پاتے نہ کہیں جا پاتے ہیں ہاں وہی تو کام تھوڑی کر کچن میں گچ جاؤ کپے تنک
اور گرمی میں کون ہی اتنا اتنے باری بھاری کپڑے
ہوں میں تو ویسے بھی خ ہوں کوٹن والے ہی لیتے ہ چکن کرڑائی والے لے لیے کاٹن والے ہاں مجھے وہی کمفرٹ لگتے ہیں کہ باہر بھی چلے جاؤ صرف پہن کر کے اور گھر میں بھی کیاری کر لو اسے ٹینشن نہیں ہوتی ہے کیونکہ سلک وغیرہ چندیری وغیرہ س سے پہنے ہی نہیں جاتے ہ کاٹن کمفرٹ رہتا ہے میرے لیے مللمل والا اسا
ہمارا بھی یہی ہو رہا ہے یہی چل رہا ہے کہ فیملی جا رہی ہے شاپنگ کے لیے
ہاں کیا حال آ ہے د ہ کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں ہے بتاؤ یہیا پھر سن کے دل کرتا ہے کہ چلو ہم بھی چلتے ہیں وہ بھی آتے ہیں گرمیں ہمارے ویکنیس اتنی ہو رہی ہے کہ چکر آنے لگتے بھیڑ کو دیکھ کر کے گرمی کو دیکھ ہاں ارے شام میں بھی جو رش ہوتا ہے نا تو اس میں بہت زیادہ گرمی لگتی تی ہے
زیادہ تر یہی لوگ سوچتے ہیں کہ شام میں ہی شاپنگ کریں تو زیادہ سے دھوپ میں تو جانا بیکار ہے
جی جی جی بالکل کی میرا تو بس کا ہے ہی نہیںمج لیجیے دوپہر میں جانا کسی بھی قیمت کوئی کہ نا میں فری میں شاپ کراؤ گا تم سیکھ نہیں بابا میں گھر میں بیہتر ہوں شام میں وہ خود اپنے پاکٹ سے خرچ کر
ہاں شام میں خود چلے آئیں گے اپنی تھوڑی د
ہاں ہاں ہاں بس میں نے کرنا مجھے دینی چاہیے دن میں تو میں جا ہی نہیں سکتی ہوں میری اما سے کسی بات پر جھگڑا ہوتا ہے بھائی تم آدھی رات میں نکلتی ہو آدھی رات میں کیا دیکھو گی میں نے کہد آاددھی رات میں بھی وہی جائے اور دن میں دکھے ان تم سورج کی روشنی میں دیکو گی ہم لائٹ میں دیک تو کہتی ہے صحی ہے بس چلیے ٹھیک ہے پھر بتائیے گا آگے بات کرتے ہیں جی تھینک ی
تھینک یو اللہ حافظ فظ ہممم